ہیلو ہاں جی سلام وعلیکم
وعلیکم السلام
جی کیسی ہو
جی بالکل خیریت ہے ہم تو آپ سنائیں محترمہ آپ کیسی ہے
ماشاء اللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں ہمارے یہاں پہ ناں آج موسم بے حد ہی زیادہ اچھا ہے ہم ناں بیٹھی ہوئی ہیں چھت پر
جی جی بالکل ہم بھی چھت پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں
ہاں ماشاء اللہ بالکل اور کھانا لائی
ہاں کھانا لائی بنا بھی لائی اور کھا بھی لیا سب کر لیا
ہاں تو آج کیا پکایا تھا آج آپ نے کھانے میں
جی آج میں نے چولے کی پھلی اور اس کے ساتھ میں آلو ٹماٹر مرچ وغیرہ مکس کر کے سبزی بنائی تھی
ماشاء اللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے نہ گرمیوں میں آپ نے چھولے کی سبزی پکائی ٹماٹر کی بھی پکائی اور مجھے نہ میں میری امی جان نے میری امی جان نے تو نہ آج نہاری پکائی تھی اور نہاری کے ساتھ میں نہ بریانی پکائی تھی
جی جی ماشاء اللہ اچھی بات ہے آپ کی امی جان نے اچھا کھانا بنایا ہے ایک دم لذیذ زایقے والا
ہاں جی بالکل میری نہ میری جو باجی ہے نہ باجی اور میری جو پھوپھو کی بیٹی ہے نا تو میری پھوپھو کی بیٹی کی نکاح ہے تو نہ ہم اس کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں تو آپ بھی آئیے نا میری پھوپھو کی بیٹی کی نکاح میں
جی جی ماشاء اللہ ضرور وقت نکال کے ہم بھی تشریف لائیںگے
ہاں جی انشاء اللہ بالکل اور میری امی جان اور جو میری پھوپھو ہے نا ابھی سے سجاوٹ میں سبھی لوگ لگے ہوئے ہیں گھر پہ سجاوٹ وغیرہ ہو رہی ہے اور میری امی جان تو نہ بہت ہی بےحد ہی زیادہ پریشان ہو گئی ہیں سجاوٹ کر کے کرتے کرتے تو وہ بول رہی تھی آپ کو بتانے کی میں نے سوچا میں آپ کو بتا دوں آپ بھی نہ نکاح میں جلدی ہی آنا
جی جی بالکل نکاح میں ہم جلدی ہی آئیںگے کیا نکاح میں مطلب کام اتنا ہوتا ہے وقت ہی نہیں ملتا نہ کہ کسی جس کے گھر میں نکاح ہوتا ہے تو بہت سارے کام ہوتے ہیں ایک تو سب سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے شادی کے کارڈ دینا
ہاں ماشاء اللہ بالکل نہ شادیوں شادی کے کارڈ میں تو نا بے حد ہی زیادہ تھک جاتے ہیں ایسا لگتا ہے کی کوئی ایک سے دوسرا ہو تو ساتھ میں جائیں تو نہ جلدی ہو جاتا ہے
جی جی بالکل کافی وقت لگ جاتا ہے بہت جگہ پہ جو ہمارے رشتے دار رہتے ہیں وہ سب الگ الگ جگہ قطر مطلب کوئی کس جگہ رہتا ہے کوئی کس جگہ رہتا ہے تو پھر ٹائم لگتا ہے نا کہ وہاں پہ جاؤ پھر وہاں پہ جاؤ پھر اتنے میں ٹائم تو لگ ہی جاتا ہے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل بہت ٹائم لگ جاتا ہے تو پھر میں نے سونچا نہ جی میں آپ کو بھی بتا دوں آپ کے بھائی جان وغیرہ یا سور اور کسی کو بھیج دینا میرےشوہر کے ساتھ میں نا کارڈ وغیرہ بانٹنے میں زیادہ دک ستنا آئے ان کو بھی
جی جی جی بالکل ہم بھی آپ کی مدد کرایے گے انشاء اللہ
ہاں جی تو میں نا شاپنگ کی سوچ رہی تھی نکاح کے لیے نا بہت ساری شاپنگ کرنی ہے بہت سارے کپڑے خریدتے ہیں تو میں سوچ رہی تھی نہ کی آج شام کو یا پھر کل شام کو نا ہم بازار چلتے سستے سے بازار میں سے نہ کچھ کپڑے خرید لاتے ہیں
ہاں جی بالکل ایک دم صحیح فرما رہی ہے آپ وہ کیا ہے شادی میں اتنا وقت ہو جاتا ہے پھر ہمیں اتنا وقت بھی نہیں مل پاتا تو اس سے تو اچھا ہے کی ہم بازار جا کے جلد ہی اور ہماری جو بھی خریداری ہے شاپنگ وغیرہ وہ کر لے پہلے سے ہی تیاری
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل اور اب تمہیں پتاہ ہے نکاح ہوتی ہے گھر میں تو شاپنگ وغیرہ کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے کہیں یہ بھول جاتے ہیں کہیں کوئی دوسری چیز بھول جاتی ہیں کچھ نہ کچھ تو آتا ہی رہتا ہیں چاہے کتنی بھی اچھی سی اچھی تیاریاں کرو آپ پھر بھی نا کچھ نہ کچھ تو بھول ہی جاتی ہیں
جی جی بالکل بہت سمے لگتا ہے شادی کی تیاریوں میں دلہن کے لیے بھی کوئی سامان لانا ہوتا ہے کپڑے جیلری اور جیسے سنگار دانی بہت سارے سامان ہوتے ہیں ٹائم لگتا ہے بس بازار میں جانے ہیں اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ اچھا مل جائے پسند کا مل جائے تو پھر اس کے لیے یہ دکان وہ دکان پھر وہاں پہ جانا پھر بھیڑ بھاڑ پھر دیکھنے کرنے میں بہت وقت لگ جاتا ہے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل ہے نا دلہن کے لیے تو دلہن کا لہنگا لہنگا لہنگا لہنگا کا بلاج سلوانی میں نا کتنا لگتا ہے ٹیلر ایک ہی مہینے لگا لیتے ہیں
جی بالکل ٹیلر ایک مہینے نہیں لگائیں گے تو کیا کریں گے وہ بھی ان کے پاس بھی اتنا کام ہوتا ہے نا کہ بس وہ انہیں کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنا کام
ہاں جی بالکل تو آپن آپ نا ہم آپ میرے ساتھ میں چلنا آسام کے ٹائم میں جائیں گے نا شاپنگ کے لیے تو سبھی ساتھ میں جائیں گے نا ہاں
ہاں تھوڑی ہیلپ ہو جاتی ہے مدد ہو جاتی ہے
ہاں جی بالکل ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا ہیلپ ہو جاتی ہے اور نہ ہاں آپ کون اکیلے جاتے ہیں تو کنفیوز ہوتے ہیں کیا خریدیں کیا نہ خریدے اور میں سونچ رہی تھی کہ ایک نا فائل بنالے پھر ایک پرچی میں لکھ لیں گے اپن کیا کیا لانا ہے کیا نہیں لانا ہے تو زیادہ بہتر رہے گا ہمارے لیے کچھ بھولیں گی تو نہ
ہاں بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں یہ ہم محترماؤں کا تو یوہی یہ پھر ایک سامان کے چکر میں ہم پتہ نہیں کتنے سامان بھول جاتے ہیں پھر یہ لینا ہے پھر وہ لینا ہے تو اس سے کیا آپ صحیح بول رہی ہیں کہ ایک نوٹ بنا لیجیے گا تاکہ اس میں جو بھی سامان آپ کو چاہیے وہ لکھ لے تاکہ وہ ایک بار ہم جیسے بازار جاتے ہیں نا تو دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے کیا سامان خریدا ہے اور کیا نہیں خریدا ہے اور کیا خریدا باقی گرد لایے اور جیسے کہ ہم
ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرمایا ویسے ہے نا آپ کیا لے کے آؤ گی اپنے لیے نکاح کے لیے میں تو سونچ رہی تھی نا کہ ہلدی والے دن پیلی کلر کے کپڑے پہنے مہندی والے دن مہندی کلر کے کپڑے پہنے تو زیادہ بہتر رہے گا تھوڑا نا دلہن سے ہٹ کے کپڑے پہنے ہم سب اچھا لگے گا
آج کل کا تو یہی ٹرینڈ میں چل رہا ہے ابھی تو
ہاں جی
جی بالکل رحم محترما کا تو یہی شاب بھاںی نکاح میں اگر اچھے سے اپنے سجے دجے نہیں تو پھر کیا کیا
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے آپ کو پتہ ہے نکاح وغیرہ میں بس سجنا دجنا ہی سب کچھ ہوتا ہے بھلے جو گولڈ کی چیز ہوتی ہیں ان کو نہ پہنو لیکن کپڑے تو نا اچھے سے اچھے ہونے چاہیے سبھی لوگ نا کپڑوں کو دیکھتے ہیں آج کل نا یہ گولڈ کی ان ایسی چیزوں کو کوئی نہیں دیکھتا ہوتا ہے بس کپڑے ہوں اچھے انہیں کو سب لوگ دیکھتے ہیں
جی بالکل آپ صحیح فر پا رہی ہے اور ویسے تو پھر مجھے تو سوٹ وغیرہ ہی زیادہ پسند ہے آپ کو کیا پسند ہے
میں سوچ رہی تھی کیوں نہ میں اپنے لیے پنجابی سوٹ لے کے آؤں نکاح کے لیے
جی جی بالکل پنجابی سوٹ بھی اچھا لگتا ہے
ہاں جی بالکل اس سے کیا ہے نا جیسے کہ نکاح میں آپ کو پتہ تو ہے ہی کہ بہت زدہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں اس سے نا دقت بھی نہیں آئے گی کام وغیرہ
جی جی بالکل یہی ہے کہ سوٹ وغیرہ پہنتے ہیں نا ہم لوگ تو کیا ہے ہم کو پریشانی نہیں آتی کام کرنے میں بھی اٹھنے بیٹھنے میں لیکن لہنگا وغیرہ ہوتا ہے تو بس لہنگے کو ہی سنبھالے جاؤ
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل اور نہ نکاح کے لیے میں سوچ رہی تھی میری امی جان بول رہی تھیں کہ مہمان تو آئیں گے مہمانوں کے جو بچے آئیں گے ان کے لیے بھی کچھ گفٹ لانے کی بول رہی تھی میری امی جان کیونکہ بچ کو پیسے وغیرہ دیتی ہیں تو وہ خرچ کر دیتی ہیں اور بڑے لوگ بڑے مہمان آئیں گے ان کو تو دیں گے ہی گفٹ بچوں کے لیے کچھ الگ گفٹ کی سوچ رہی تھی میری امی جان
جی جی بالکل ماشاء اللہ اچھا خیال ہے آپ کی امی جان کا بچوں کو بھی دینا چاہیے کہ بچ چے خوش ہو جاتے ہیں اور ان کو خب یاد رہتا ہے کہ ہم وہاں پہ گئے تھے نکاح میں تو ہمیں یہ گفٹ ملا تھا
ہاں جی بالکل ماشاء اللہ بالکل اور نا بچے خوش بھی ہوتے ہیں اور نا آپ نے دیکھا ہے کہ کا وغیرہ میں یا کچھ بس توار وغیرہ کچھ بھی ہو تو جو مہمانوں کے بچے آتے ہیں انتے نا ان سے کتنی رونق ہو جاتی ہے
جی جی جی گھر میں مہمان آتے تو رونق تو ہو ہی جاتی ہے اچھا لگتا ہے گھر پورا بھرا بھرا لگتا ہے لیکن پھر جاتے ہیں تو تھوڑا دکھ بھی ہوتا ہے کہ گھر جیسے سونا بالکل گھر سونا سا ہو جاتا ہے خالی سا ہو جاتا ہے
ہاں جی بالکل مجھے تو نا جو نکاح کی جو آپ نے دیکھا ہوگا میری جو امی جان تیں وہ بول رہی تھی کہ جو دلہے راجا آئیں گے نہ وہ گھوڑی پہ بیٹھ کے آئیں گے اور نہ وہ بول رہے تھے ہی میں تو اچھی سے اچھی بینڈ بازی کروگا تو نا انہوں نے بہت ہی زیادہ بے حد ہی زیادہ اچھے بینڈ باازے کیے ہیں اور نا ڈی جے بھی کیا ہے انہوں نے الگ سے
جی جی بالکل آج کل کے مطلب ہمارے جو ماحول میں سب کا آج کل یہی ہے کہ اچھا سے اچھے سے بڑھیا ایک دم سےیف ڈی جے ہو بینڈ بازے ہو اچھے سے چہل پہل ہو براتی دھوم دھام سے تو سب سب کا ہوتا ہے سب کے من میں مطلب یہی ہوتا ہے کہ اچھے سے شادی ہو شادی یہ تو ہے کا بار بار ہوتا ہے ایک ہی بار ہوتا ہے تو سب کے دل میں رہتا ہے کہ اچھے سے ہو ایک دم بڑھیا شاندار
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے کی شادی نا ایک ہی بار میں ہوتی ہے یہ بالکل صحیی بات ہے نا بار اور جیسے کہ اور کچھ کام ہوتے ہیں وہ تو بار بار میں ہو چاہتے ہیں لیکن یہ نکاح وغیرہ نا ایک ہی بار ہوتی ہے
جی بالکل تو دلہا دلہن بھی بسی ہی جی
ٹھیک ہے چلو مجھے نا آپ سے گفتگو کر کے بے حد ہی زیادہ اچھا لگا
جی بالکل اللہ حافظ
جی خدا حافظ